ہلو
ہلو آواز آ رہی ہے ہاں بھائی جان آ رہی ہے السلام علیکم
کروھائی جانے
ہیلو السلام علیکم فائیجل اور کیسے ہو
ہیلو آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہیلو ہاں آباز ہاں آواز
ارے وہ سی
ہاں کیسے ہو
جائی جانور
ہاں بھائی جان سب کھیل ہی رہتےے میں تو میں تو پری بیٹھا تھا بھی نہ دھو کے میں نے سوچا کہ کیا کروں جب تک کسی پہ کال ہی لگا لوں
بالکل سے میں بھی یہی کیا آؤں گی نہ دھو کے فری ہواؤں سوچا کہ فری تھا کوولی کر لیتا ہوں
ہاں بھائی چلو آج ویسیے ویسے آپ کے یہاں موسم کیسا ہو رہا ہے ابھی
موسم بھی تو بھائی جان بہت ہی زیادہ گرمی ہے بیکوز کیا ہے نا کہ رات بارش ہوئی تھی اور سے دھپ نک رہی ہے بہت تیج
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا ہمارے جیسا حال ہے آپ کا
بالکل
بھائی ہم تو آج تو ہم کھیتوں میں گئے تھے وہاں بھائی اتنی گرمی تھی کہ میں تو پسینے سے لجپت ہو گیا تھا پورا
بالکل بھائی جان بہت ہی زیادہ گرمی ہے آج
ہاں اور ویسے تو آپ کو تو پتا ہی ہے کہ موسم پرکتی کا ایک مہتو پورن باگ ہے جو سمے سمے پر بدلتا رہتا ہے تو ویسے آپ کو تو پتا ہی ہے کہ ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتاائیں ہوتی ہیں
بھائی جان ہر موسم کی الگشتا ہوتی ہے بٹ کیا ہے نا کہ اب موسم کا پتا نہیں چل رہا نا کہ کوناوسم چل رہا ہے پن سا نہیں ابھی چل رہا ہے مانسون چل رہا لیکن مانسون تو چل ہی نہیں رہا بھائی گرمیاں چل رہی ہے ابھی تو
ہاں بالکل صحیح چنا ا ویسے تو گرمیوں میں تیز دھوپر گرمی ادھک پڑتی ہے
بالکل
جبک مطلب جو سردی ہوتی ہے اس میں ٹھنڈی ہوائییں چلتی ہے مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنے اپنے موسم ہے نا ان کی اپنی اپنی خاصیت ہے
بالکل بالکل
ہاں اور جو آپ نے دیکھا یہ کہ میرے کو تو بسنت رتو کا موسم بہت پسند ہے جو اس میں پیڑ پودے ہوتی ہیں ان پر لئی پتی آتی ہے اور چاروں طرف ہریالی ہوتی ہے اور رنگ برنگے پھول دکھائی دیتے ہیں
بالکل بھائی جان لیکن یہ رنگ برنے پھول تب دکھائی دیں گے اپنے کو زیادہ سے زیادہ ماترا میں جب انسان پرکرتی کو بچائے پیڑ پودوں کو کاٹنا کم کرے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے اور لوگ آج کل تو اتنے لالچی ہو گیا کہ اپنے مطلب جگہوں کے لیے بڑھانے کے لیے پیڑوں کی ادھک کٹائی کر رہے ہیں اور جو اپنے گھر بنانے کے لیے پیڑوں کی ادھک کٹائی کر رہے مطلب کون سمجھائے کہ اگر پیڑ کاٹے تو اپنا ہی نقصان ہے نہ ہی کسی اور کا نقصان ہے اس میں
بالکل بھائی جان اپنا ہے نقصان ہے اس میں ا کیا ہے نا کہ لوگ باگ سمجھتے نہیں ہیں ان کو بس ان کو بس پیٹ کاٹنے سے مطلب ہے ابھی آپ دیکھا ہوا کئی جگہ شہروں میں سٹیوں میں نئی نئی فیکٹریز آتی ہے کم کھلتی ہے تو کمپنیز کھولنے کے لیے کیا کرتے ہیں جنگلوں کو کاٹتے ہیں پیڑ پودوں کو کاٹتے ہیں اور بالکل ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے اپنے کو جھیلنا پڑتا ہے پھر سب کچھ
ہاں بھائی جان ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میں کی بات سے سہمت تو ہاں اور آپ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ اب تو گرمیاں اتنی بڑھ رہی ہے کہ کیا بتاؤ اگر مطلب گھر سے باہر نکلے تو وہاں جل کے خاک ہو جائے ایسا لگتا ہے
بالکل بھائی جان بٹ اس میں کیا ہے نا جتنا دوست جاتا ہے نا جتنا جاتا ہے ہمیں لوگوں کو
ہاں بھائی جان بالکل صحی فرمایا ویسے آپ کو تو پت ہی کہ گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں تیز دھوپ نکلتی ہے اور تاپمان بہت ادھک رہتا ہے اور ویسے کئی سالوں کے مقابلے تو اس سال تو بھائی صاحب تاپمان تو ففٹی ڈگری پلس نکل گیا ہے
بالکل بالکل ہماری سائڈ بھی سیم ہے ففٹی پلس گیا
ہاں اور ویسے ہمیں اس موسم میں کچھ نہیں سب تو سب سے زیادہ تو پانی پینا چاہیے اور ٹھنڈے پی پدارت آپ نے تو دیکھا ہی ٹھنڈے پی پدارت ہوتے ہے نا جیسے پھلوں کا جوس گنے کا جوس اور اور جو گرمیوں میں تو ہمیں اور کچھ نہیں بس ہلکے کپڑے پہننا اور پ ہتر
بالکل بھائی جانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے گرمیوں کا موسم ہے اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھا ہو مطلب بہت سے کیا کم سے کم نائنٹی پرسینٹ ہوں گے اپنے انڈیا میں اب جیسو الگ الگ پرک کی کولڈ ڈرنکس ملتی ہے مارکیٹ میں وہ لاتے ہے اس سے اچھا ہے نا کہ نیچرل نیچرل جوس پیا جائے اوکے اوکے وہ بھی نقصان کرتی ہے سر کیمیکل سے بنی ہوتی ہے
ہاں بالکل بھائی جان آپ نے صحی فرمایا کہ جو اب آج کل جو کولڈ ڈرنکس آ رہی ہیں وہ بھائی صاحب اتنی بنکریں کہ کیا بتاؤں آپ کو وہ کیسے بنتی ہے ان میں مطلب کچھ نیچرل چیز نہیں ہے جو کہتی ہے نا کہ اس میں مطلب وہ ہے بنتا ہے پت نہیں کیا کیا مطلب وہ ہے نیچرل چیز کچھ بھی نہیں ہے کیمیکلس ہے چاروں طرف
بالکل ہر چیز کیمیکل سے ہے اب کیا کیمیکل والی چیزیں کھانا پسند کر رہے ہیں انسان کیوں اب دیکھو سبزی بھی آ رہی ہے مارکیٹ میں
اب وہ بھی کیا ہے کہ کیمیکل ڈال کے پکائے گئے یہ نیچرل طریقے سے کی نہیں گئی ان کو نیچرل ت تو کھ گائےیں نک کیا اب کیا جیسے آپ ہم کھا رہے ہیں ان سے اب کیا اپنے شریر کو نقصان اس سے کیمیکل سے ایک تو کیمیکل سے بڑا کیا گیا ہے ان کو
ہاں بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے اور آج کل تو آج کل تو رسائن اتنی آ رہی ہے کہ کیا بتاؤں گ جیسے ہماری سبزی انہیں جلدی بڑا کرنے میں اور مطلب جلدی پکانے کے لیے ان کا اپیگ کیا جا رہا ہے اب تو پھلوں میں بھی کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی وہ ودھی ہے شاید ہے میں نے پڑھی تھی تھوڑے دن پہلے ہی اپنی مدرسہ میں
جی
اور ویسے میرے کو تو سردی بھی پسند ہے سردیوں میں صبح اور شام ٹھنڈی رہتی ہے کئی استھانوں پر کورا چھا جاتا ہے اور جو لوگ ہیں وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی اس موسم میں تو آپ کو تو پت ہے کہ سردیوں کا موسم میں تو گرم بوجن اور گرم پی کا آنند الگ ہی ہوتا ہے
بالکل بالکل بھائی ابھی مان لو کہ اپنے کو پھل ملتے پھل ملتے اپنے کو پھل کس سے ملتا ہے پیڑ سے ملتے ہیں
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان صحی کہا آپ نے پھل
آپ آپ جموں جموں جمموں کی لے لو بات جموں کشمیر کی ادھر بھاری ماترا میں سے
ہو س ب ہیلو
اخروٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہے نا کہ ایسے پودے ل ل تاکہ ان سے ہیل بنی رہے اور ول بھی بنی رہے اب ان کو ایک توھل بھی پھل مل رہا ہے پیٹ سے پلس شدھ واد مل رہا ہے
ہیلو ٹھیک ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہ لو ہیلو ہیلو آواز س نہیں آ رہی ہے ہیلو
ری وہ وسے بھی مار
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بتانی کیسے ہیلو
وہ ہے نا کئی بیماریوں کا گھر پ ہے نا وہ کیسے بچا سکتا ہے بیماری سو پچیس کے مارے سچنے کا ایک
ہیلو
طریقہ ہے بھائی پیڑوں کو کم سے ک کاٹا جائے ہاں بھائی جان
ہاں آپ کی نیٹورک ایشو ہے شاید ہاں آ رہی ہے نیٹورک ایشو تو سا ہے آپ کا
ہاں کیا بالکل بالکل آپ کی آ رہی ہے میری آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے آپ کی ہلو
ہیلوٹ ہیلو
ہاں اب آ رہی ہے آپ کی آواز چلی جاتی ہے ہلو
وہوکے انٹرٹشو ہیلو انٹرنیٹ ہی سےو آ جاتا ہے میرری ادھر بالکل انٹرنیٹ ایشو آ رہا ہے میرے کو
جبھی اور جو میں بتاؤں تو موسم کیول تپ من میں ب بدلاؤ ہی نہیں رہتا بلکہ یہ ہمارے سواستھ کھیتی پریاورن اور جو ہمارا دینک جیون ہے اس پر بھی گہرا پرباؤ ڈالتا ہے اور ویسے منوشیہ تو موسم کے انوسار کھان پان پہناوا اور دن چریا بھی بدل دیتی ہے اور جو سمے سمے پر موسم میں ہونے والے پرریوررتن ہمیں پرکتی کے سنتلن اور اس کی سندرتا کا انوبو کراتے ہیں
بالکل بالکل
یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے ہمیں پرتیک موسم کی اپنی الگ پہچان مہتو اور وششتا ہوتی ہے
بالکل بالکل
ہاں بھائی جان میں تو آپ سے ویسے بات میرے کو کام یاد آ گیا ہے تو بات کر کے میرے کو خوشی ہوئی شکریہ بات کرنے کے لیے
بالکل بھائی جان
خدا حافظ
خدافظ